السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ آپ سب کیسے ہیں
سبھی ٹھیک ہے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے ہاں میں بھبھی کو آئی میں کچھ نکلا ہے اس کو وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے پہلے بس بھی نکلا اب شاید ہمیں لگتا ہے وہ شاید اس کو مت مالدر ہے
او ہو ہو ہو ہو
پتا نہیں اتنی ریڈ آئے اتنی ریڈ آئے پہلے پہلے بولا تھا ڈاکٹر نے یہ پتہ پھپھر ہے
پھٹ بھی گیا پتا نہیں کیا ہے
اس میں بہت سختی ہوتی ہے
بہت زیادہ ارکھے اس بچاری کو بہت لال آئے ہیں
اب کیا ڈاکٹر نے دوائی دی
ہاں دی دوائی
اچھا ٹھیک ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہووں
کیا کر رہے آپ کے تو مزے آپ کا بانجا آیا ہے نا
ہاں وہ تو بانجا نہیں میرا بیٹا ہے
کہاں ہے وہ ابھی
ابھی میں نے اس کو سلایا اب سو گیا خدا کے حوالے
وہ کہاں اس کے ماں
وہ بھی یہی وہ دن بھر بزی تھی مما گئی ہے نا کل مائ کی
ہاں اس سے مجھے بولا میری ماما کو لے کے جا
بزی تھی تو اذان میرے ساتھ ہی رہا پورا دن کل سے وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے
مما آئی واپس
نہ ابھی وہی ہے اب میں نے اس کو پہلے سلایا
اب کب آئی مما
ہاں پتا بعد میں آئے گی
اچھا ٹھیک وہ وہاں سب ٹھیک ہے آپ کی نانی ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ سبھی ٹھیک ہے
اور کھانا شانا کھایا
ہاں ہاں
کیا پکایا تھا
ہاں یہ ہم نے کیا پکایا ہم لوگوں نے پنیر اور ساگ پکایا آج اور پاپا کے لیے ٹماٹر بہگن
اچھا ٹھیک
ہم دو ہی ہیں اور اذان ہے یہاں پہ اس کو بھی میں نے سلایا اور یہ ابنا میں یہ ٹین کوالز آپ کے ساتھ ہی کروں گی
ہاں شور آپ میرے ہی ساتھ کرو ان شاء اللہ پتا نہیں آیپ کو کیا ہوا تھا کچھ دنوں سے
مجھے کیا ہوا تھا
ایپ کو ایپ کو
اچھا ہاں یہ ہوتا ہے سرور ڈاؤن اس میں
نہیں میرا بولوں میں سر کو اس کو کیوں نہیں ٹسک
نہیں وہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے سب کو آئیں گے
کتنا پتاہ ہے مجھے بہت دن ہو گئے
پتا ہے اس زے ایئر فون نہا اسر اس نے اس کیا کہتے ہیں اس کو ٹوکری کو باندھا ہے بولا یہ رسی ہے میں نے اس کو بولئیے آپ کی ماما کو لگتا ہے اس کو مت لے جاؤ لیکن وہ کہاں مان گا اب شعبوں کو میں نے اپنا دیا لیکن اب میں نے خود کام کرنا اسٹارٹ کیا تو وہ مجھے آنا دی کہ وہ اب ڈاس کر رہی ہے بابھی کے نہیں اس کے ساتھ ا دیورانی کے ساتھ
اے ساتھ
ہاں میں ایئر فون لگا ت ہ بتاؤ تھا اب تک
بس میری جان کٹ رہا ہے گرمی بہت زیادہ بچے بھی بہت تنگ آ گئی اس گرمی سے یہ اریٹیٹ ہو گئے جیسے
ہاں سچ میں سچ میں آپ سے ہی بول رہی ہوں ٹی کوئی ہے ج
ہوں
ہوں
اور باقی
آپ کی بیٹی نہیں سوئی
نہیں وہ نہیں سوتی ہے دن میں کل سوئی تھی پانچ بجے ساھے چھ تک
اچھا
نہیں سوتی ہے وہ د وہ وہ سوئے تھوڑا می بھیس
اچھا ٹھیک ہاں
پت پھر انن کے پچھ پچھ پچھ پچھ باغنا
بگ ب نہیں ایک کم ہے نا میرا اذہان میرری گرد گرد ہی بیٹھتا ہے مجھے اس کو اتنی زیادہ پیچھے نہیں دوڑنا ہاں گھر میں تو شبوں کو ڈنا دوڑنا پڑتا ہے اس کے پیچھے لیکن جیسے میں تو یہ بچپن سے بچپن سے جب سے یہ پیدا ہوا تب سے یہ میرے سرکل میں نا آرام سے بیٹھتا ہے
کیا کرتا رہتا پھر آپ کے ارد گرد
بس اپنی چیزوں کیس چلتا نہیں لگا نہیںے دیتا بولتا ہے فون بند رکھو ہمیں کھیلی کھیلی کرنی ہے بس
اچھا اچھی بات ہے ماشاء اللہ
ہاں پھر ج آ جے گا فون دیکھنے کا ت مان جے گا تب بھیٹ بھی دیتا ہے مجھے فون دی
اچھی بات ہے
اب توس بھی آ گئے نا تب جب وہ اللہ کے حوالے سو گیا ن وہ کہاں کرنے دیتا مجھے وہ نہیں کرنے دیتا
بازار وازار بولتا ہے مجھے لے لو
مجھے تو نہیں بولتا وہ میرے سامنے بات ر بھی نہیں مانتا جانے کو آپ کی نہیں کرو گے
اچھا پھر آپ اس کی میںی جک ما ہوں
اس اس یہ ان کو بتا ہے مجھے یہی کیسا لاؤ مگر یہیلا کے دو جس نے ک مار سب کو بولتا ہے بولتا ہے میں نہیں جاؤں گا مجھے یہی بیٹھنا ہاں نانی کے ساتھ نکلتا ہے
اس کو ہے نا عادت بچپن سے آپ کی
ہاں اس کو بچپن سے میری عادت لگی ہے نا بچپن سے جب سے یہ پیدا اللہ کا شکر ہے کہ یہ عئضل رانی ہے
ہاں پول میں بیٹھیے کھنناکویر ہے پھر بھی پول میں
پت نہیں ایک ہی ن انکوں کا پیچھا چھوڑے گی اس رجان کو بھی اتنی
ایکچولی نا یہ گرمی ہے نا پھر بھی میں اللہفظ وسلم اس کو دس پندرہ منٹ بعد چینج کرتی ہوں پانی
خدا کی قسم اتنا یہ مطلب اتنا زکام یہ کیا کہتے اس کو پچھاتتی خراب کھانسی ہے انسان کو پاگل کیا آپوے اس کو ریاض ملک کے پاس لے گئی
بولا سر بولا میں نے اس کو ہاسپٹل میں دکھایا تھا اس نے اس نے ٹیسٹ رکھے تھے اظہان نے نہیں کرنے
کر نہیں دیا ہاں دیکھا مجھے یاد اس وجہ سے کہ اس نے پریکٹس کے لیے دیا تھا کچھ اس کو شوبو نے وہ بیک سے ہی نہیں نکالا
اچھ
س کو مونییک نہیں دے گا وہ ٹیسٹ
ہاں وہ وہ بولی مجھے
ہاں
کیا نہیں کر سکتے ہیں ب جی مجھے جیسے نا حکت ہی نہیں ہے اتنی کمز پ جا س لگ رہی ہے م سے آپ
یہوں کہ آئی
اچھا میں نے شوبو کو بولا تھا آج آات تھوڑی ٹائم کے لیے
وہ کہاں سک ہے بھی
اچھا وہ ہر کوئی آ نہیں سکتا ہے اس کو کیا میرے سے زیادہ دقت ہے کچھ وہ روز بول کے وہ نہیں آ سکتے تو نہیں آ سک تو سب کو تو نہیں مجھے بات نن حال کا ایکسکیوز وہ میں نے اس کو بولا آ ج آدھا ایک گھنٹہ پھر میں بھی آؤں گی ایون میں پھر رات کو آؤں گی
ہم نے کال اتنا ہسا میں نے بولا اس کو چلو بچپن سے ایوریج نکالتے کون زیادہ آیا ہوگا
اچھا
میں نے بولاب آجاب
اچھا ٹھیک ہے نہیں آپ آ جوا نہیں مجھے کیا لی
آپ پڑ گیا نا یہ پالا اپنے ساتھ
نہیں پال نہیں خدا کی قسم مجھے پتا نا اسے لٹڈ ٹائم ملتا ہے یہاں آنے کا
تو آدھا گھنٹہ نہیں آ سکتی ہے میرے پاس
اور ایک ایک کس کے ساتھ یہاں سے اتنی گھر میں
بائی جان کو آپ پکڑو اس کو بھیچو
اوپر سےب کل سے یہ تیاری کرنی ہے
آپ اس نے مجھے بولا خوشی اورور عامر سان کو بول م کور بند میں نے ماما کو بولا
جہ جی یہ جا جی بھی کیا کرے گی بچاری آ کے بھی صوفیا ہوتی یہاں تو وہ ہیلپ کرتی
اس کی کیسی طبیعت ہے
ہاں الحمد للہ سے ابھی فارق ہے
چلو اللہ خیر کرے سب کو
اور باقی اس کی کب ہے کزن کی اب انگیجمنٹ
ابھی نہیں ہے ابھی سپٹمبر میں شا ابھی نہیں ہوگی کیونکہ ابھی تو بسما کو گھر جانا ہے نا پھر ان کا بھی سوچنا ہے کل پرسوں آنا ہے اس کو سنڈے کے دن کا پہلے ان کو آج دعوت کرنے آنا ہے ان کو آج ہ ج یہ کیا ہو گیا آپ کو پھر بولتی ہوا پیسے کیوں کٹ ہو گئے
نہیں ایکچولی میری مما بورے پیچھے آئی بولا پانی اتر رہا ہے
ہاں تو بند کرو نا
وہی بات اور بتاؤ
ہاں بس ٹھیک
پوش جب ہمیں آئے تھے نا پیسے وہ شاید ایک کال کی پہلے وہ ستر روپے آئے تھے مجھے لگتا ہے
ہاں ہاں پیسے ابھی نہیں ہے پیسے وہ چیک نہیں ہوئی ہے کال بہت ٹم مج سر کیا بولیں گے خود ہے نا آپ ایکسپیرئنس بہت ٹائم سے ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایک روپیہ کا گپ نہیں ہوتا یہ بہت اچھا ورک ہے بس اس میں نا یہ کیا کرنا پڑتا ہے صبر سب اور بہت بڑی چیز ہے
اچھا ٹھیک
ہاں کھاتے یہ کچھ نہیں ہے
جی اور بتاؤ باقی سب بڑھیا بھائی دونوں میں ہے کام پہ
ہاں اللہ کے حوالے نکلے ہیں پاپا بھی نکلا ہے ابھی نہیں مجھے پتا ہے کب کا چھڑا ہے کیوںئی ت باغ ہم باغ میں رہتی ہو
نہیں ٹین منٹ ہی بولا تھا نا آپ نے
کوئی بات نہیں اپ جیسے میں چلوں گی آپ ایسے ہی چالو
اچھا میرری سر
نہ ہے ہاں بسما کوٹاسک سائی
نہیں نہیں مجھے کہاں پتہ ہے ابھی آپ نے بولا میں اس کو پھر بعد میں
اس نے وہ پتی کا اکاؤنٹ ضائع ہی کیا دیا تھا نا میل جینڈر
کیوں
میین جینڈر دی ہے نا
ہاں تو
وہ بچارا کس سے بات کرے گا یار
ہاں آپ کیا رگے صاحب کو بھی جو میل جینڈر ہے
وہ کادموں تو خراب ہی ہو گیا نا
اچھا ٹھیک چلو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ